اللہ
اللام الحمد اللہ وبرکاتہ خریپ جی ہاں اللہ کا شک ہاں سب ٹھیک ٹھاک اپنا بتائیے کیا ہو رہا ہے
وہی کھانا پینا تو ہو گیا
کیا کھایا
کھ نارمل کھانا کھا رہے ہیں ہم جو بھی ہے شاکاہاری ہیں
اور پھر ڈیٹ پر چل رہے گ
بس نہیں ڈائٹ ب نہیں شاکاہاری پیور شاکاہاری ایک تاریخ ایک جون سے پیور شاکاہاری
اچھا ایک دم سے آپ کھان چھوڑ دیا ہے
ہاں ہاں کوئی بھی میں سب چھوڑ دیا ڈائٹ ایسا کوئی پرفار نہیں ایسا کوئی کوئی پربھؤ نہیں پڑتا ہے
اور بولیے اور سب
موسب تو ٹھیک ٹھاک اپنا سناؤ
ہاں اپنا سب ٹھیک ہے اور کام ووم کیسا چل رہا ہے
ٹھیک ٹھاک ہی ہے ٹھیک ٹھاک ہی ہے کام ابھی جو بھی ہے ابھی اس لیے کہ بازار پہ منڈی م منڈی کم بیسی چل رہا ہے نا کوئی بر
ہاں ابھی تو موسم ایسا ہے نا اور مہنگائی بھی اتنے بڑھا جا رہا ہے
ہوئی مہنگائی کا مہنگائی کی بات نہیں ہے مہنگائی کی بات نہیں یہاں پیس پیسے کا وزن گر گیا ابھی ابھی ابھی سر ابھی بھارت سنکٹ میں چل رہا ہے پھر بھی پاسپورٹ کا ریٹ بڑھا دیا
وہ تو ہےی ہے ہر چیز پہ مہنگائی بڑی ہے کھانے پینے ہر چیز کے سامان پہ مہنگائی بڑھ گئی ہے
ہوں وہی چیز ہے اور سب تو بڑھیا ہے زندگی میں بس نارمل زندگی چل رہی ہے جیسیے چلنی چاہیے اب اپنے آپ کو اسی کرسی پر ٹیبل پر کرنا ہوا جتناک
ہاں بات صحی ہے کرنا ہی پڑے گا نا انسان کو ہر
چادر اتنا لینا پڑے گا
ہوں ہر حال میں انسان کو دینا ہی ہے
وہی چیز ہے آج کے دور میں جیسے آج کے دور میں پیسہ نہ آ تو ٹینسن ہوتا ہے تو اس سے بچنا پڑتا ہے
ہاں بات صحیح ہے ہر چیز س آج کے دور میں پیسے صحیح ہے کیا کیجے گا کرنا ہی پڑتا ہے
ہاں اور سکون ہے تو سب کچھ ہے
ہاں بات صحی ہے تو کون زندگی میں سب سے ضروری ہے
بس وہی آج کے دوا سے بہتر ہے کہ اپنے فیملی میں سکون سے رہے بس فیملی میں دوست سے دوست سے رشتتے دار سے سب سکون سے رہے گا تو ٹینشن نہیں رہے گا
صحیح ہے تو ایک دم صحی بات ہے
لیکن آج کل بہت سا چیز ہے اور سب تو ٹھیک ٹھاک ہے آپ کا کاروبار کیا چل رہا ہے
ہاں صاب تو اللہ کا شکر ہے ٹھیک ٹھاک اچھے سے چل رہا ہے
اتنا چلنا چاہیے
ٹیوشن ویوشن پڑھاتے ہیں بچے کو تو آج تو سنڈے تھا نا تو چھٹی ہے
ہاں تو چھٹی رہنا بھی چاہیے نہ ہے ہفتے میں ہفتے میں ایک دن چھٹی رہنا بھی چاہیے نا
ہاں ہاں اب تو میں ایک دن چھٹی ہی رکھتے ہیں
مگر وہ بھی وہ بھی چھٹی رہتا نہیں ہے گھر کا کام تو کرنا ہی پڑے گا نا
بات تو صحیح ہے گھر کا بہت سارا کام رہ
بس مگر ایک چیز دھیان دھیان میں دینا ہوگا کہ کوئی بھی کام دل سے کرنے سے تھکاوٹ نہیں ہوتی ہے بس
یہ تو بات ہے انسان کو صحیح بات ہے اپنا کام انسان انسان کو دل سے ہی کرنا چاہیے مرے دل سے کرے یا بنا دل سے کرے کرنا تو ہر حال میں ہے انسان کو
اگر دل سے کرے گا تو تھکاوٹ نہیں ہوتا ہے آپ م آپ آ جو ہے اپنے زندگی کو نارمل چلائیے گا تو آپ کے دل کو دوباؤ نہیں ملتا ہے یہ یہ چیز ہے ہم کو ایک چیز ہے دھیان میں کبھی بھی کہ ایک چیز دھیان میں رہے کہ ہم کو یہی کام اپنا کام کرنا ہے تو لوڈ نہیں ہے ایک ہے کہ آ کو کار نا ہی ہے تو یہ کا کیا کہ درد ہو جاتا ہے
ہاں صحیح بات ہے اور بتائیے زندگی میں کیا چل رہا ہے کہاں گھوم اوم رہے
ابھی کہاں ابھی دیکھ کہاں گھومتے کہاں گیا گیا چرکی چرکی سوری وہاں سے وہاں جاتے ہیں بس پیسے گھومنے کے لیے تو پیسہ بھی تو چاہیے
بات تو صحیح ہے ہر چیز تو پیسہ ہیتے ہیں
گھومنے کے لیے چاہیے سب چیز پیسے
ہر ضرورت کے تحت کھانا ہر ضرورت کے تحت ہے پیسے کی ضرورت ہر چیز میں ہے بات رہحی ہے روز مرہ کے ہر چیزیں پڑتی ہے
مڈل کلاس والے کو سوچنا پڑتا ہے
ہوں ابھی بھی مہنگائی بڑھا ہر جگہ کا کرایہ بڑھ گیا ہر سبزی کا دام ہر ڈرائی فروٹس میوا مسالا سب کے دام بڑھ گیا تھا
سب سب سے سب سے کم سب سے کم ریٹ جو ہے نا ابھی جو بڑا وہ ڈرائی فروٹ پرہ سب سے زیادہ پر
ہوں ہاں ڈرائی فروٹس پہ بہت دام بڑھ گیا بھی گئے تھے مال ہم لوگ کچھ دن پہلے ابو کے ساتھ تو وہاں سے گئے ڈرائی فروٹ کررینے بھائی تو اس کا تو دام ایک دم بہت چیز کا ہر چیز کا بڑھ گیا ہے بہت دگنا تگنا دام بڑھا ہوا تو یہ سب سب کا ہی ٹیکس پڑ رہا ہے نا
وہی جسے
باں تو ہے ہی ہے
کچھ جو آج کے موسم میں ادھر سے ادھر جو کچھ ہو رہا ہے دیش بدیش میں اس کی اس کی وجہ سے اس کی وجہ سے ٹینشن ہو رہا ہے
زندگ ط ہاں
یہی چیز ہے ابھی فروٹ کا اتنا ریٹ آگ لگا ورہ چار گنا ریٹ بڑھ گیا
صحی بات ہے انار سب سب بڑی مہنگا ہو گیا جی مارکیٹ میں
کھانا مکھانا کا ریٹ جو ہے
او ا نرچی لوگا کیا آپ کے بہار میں تو خود مکھانا کا کھیتی ہوتا ہے دربھنگہ میں م گھر میں ہوتا ہے نا تو تودا تو سستا ہونا چاہیے
نہ تو پھر بھی مکھان تو یہاں ٹیکس پر بھی تو لاگو ہے
ہاں ہاں ہو گئی تو چیز ہے ارے سارا چیز تو باہر امپورٹ ہو جاتی ہے نا تو کہاں سے پیسہ مطلب یہاں دیش میں س رہے اور کوئی بات نہیں اور بتائیے کیا چل رہا ہے زندگی میں
بس بس وہی ہے جیسے آج کے آج کے ٹائم دیکھ رہے ہیں کہ روزگار بھی نہیں ہے
ہاںاں چیست ہیں
اور بتائیے ہم لوگ کے یہاں تو ابھی موسم بڑی اچھا ہے لگ رہا ہے تھوڑا دیر میں بہت بارش ہونے والی
دیکھیے آج کیا وہی چیز ہے نا بارش بھی ہوتی ہے تو من کے لائق
ہاں موسم بہت اچھا ہے لیکن ابھی ہم لوگ یہاں اتنا گرمی نہ پڑ رہا ہے جی اور موسم بڑا اچھا ہے سہانا ایک دم بارش ابھی ہوگی تھوڑی دیر میں
کو اچھا لگے گا اچھی لگے گی تو کبھی بھی غور کیجیے گا کہ گرمی جو اے سی میں رہے گا بندہ
ہاں
اس کو زیادہ گرمی لگے گی
اچھا ہاں یہ چیز تو ہے
ٹھیک ہے آیا جو نمک بیسی کھائے گا
اس کو لگتا ہے ہاں پورا اب ڈاکٹر صاحب بن گئے ہیں
تو حج سے ہم ڈاکٹر حاتج سے ہیں
بات تو صحی ہے نہ ہم لوگ کے یہاں بارش ہوتی رہتی ہے آپ لوگ کے جیسا نہ ہے بہار میں کہ نہ ہوتی ہے بارش
پد پر
نہیں ہم کہے کے لیے ہم اپنا ٹیچر کا پد ہی میرا اچھا ہے بر کہ نہیں ہو بتاب ہماری پہ ہم کو بچوں کو پڑھانا ہی اچھا لگتا ہے ابھی تو ہم ٹیچر کا تیاری بھی کر رہے ہیں
پن کرنا ضروری ہے دیکھیے جب تک اپنے آپ کو اپنے آپ کو سیف رکھیے سیف کے ساتھ رہیے اور روز
اپنے پیر پہ آج کے دور میں روزگار حاصل کرنا بہت ضروری ہے سمجھا ا تو آ کے دور میں کوئی کسی کا نہیں
بس بولنے بولنے میں تو ہزار ہو ہوتے ہیں ہم تو کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے کہ اسٹیٹس لگا دیتے ہیں
ہاں صحیح بات ہے کیا ہی کرے انسان سب پریشان ہے
بس کہ اگر کسی کے ہیلپ پہ کرنا ہے تو اس کی زندگی میں کریے ورنہ کندھے پر نہیں لگائیے
بات صحی ہے اور آپ لوگ کی طرف آموم کا آموم سستا مل رہا ہے آموم کھا رہے ہیں
ہاں
آم کار رہے ہیں سستتا من رہا کہاں کیسے مل
نہیں ابھی آم کھا آم بھی کھا رہے ہیں مگر آم تو سب تو زہریلا ہی نا آام ہے لگ بھگ لگ بھگ ڈیڑھ سو روپئے کا ڈیڑھ ایک سو روپئے کا ڈیڑھ کلو
ایک سو روپے کا ڈیھ کلو تو بڑی سستا ہے جی ہم لوگ کے یہاں تو ساٹھ ستر کا مل رہا ہے ہاں ہم لوگ یہاں کوکا کھال بڑا سستا ملتا ہے نا آپ لوگ کے یہاں بول رہے ہیں کہ سو میں ڈیڑھ کلو تو ہم لوگ کے یہاں تو تووسا نہ ہے ہم لوگ کے یہاں تو ساٹھ ستر روپئے کلو مالدا
ہاں دیکھیے بہت جگہ دیکھیے کام جو چیز ہے پیسے کا جو ویٹ ہے وہ وہ چیز ہے آپ کو
ج
پد پر بھی ہے ٹھیک ہے
ہاں بات تو صحی ہے خبر بہت انسان کو ہے کہ
چاہیے
مہنگائی بڑھ گئی ہے اور آمدنی اتنی ہی ہے تو آمدنی بڑھے تب تو مہنگائی بڑھتی جا رہی ہے آمدنی بڑھنے کا کوئی ذریہ ہی نہیں ہے
توی چیز ہے اور غریب کا غریب کا غریب ہی رہ جاارا
وہی چیز ہے انسان کو ایسے ہی لوگ ودیس چلا جا رہا ہے کمانے
اگر وہی بدیش نہ رہے تو آدمی کو کٹورا بھی لینا نہیں کبھی ہم لوگ پک جاتے ہیں نا کہ ڈیلی وہ چندہ وہ وہ مانگگرا وہ وہ مانگ رہا وہ مانگ رہا
ہاں صحی بات ہے خرچہ بہت ہے ج انسان کی آمدنی نہیں اتنا زیادہ خرچ ہے جی
وہی چیز ہے
پچیس تو ہے مان لو کے یہاں تو ابھی بڑی اچھا موسم کی ہے ہوا ہے لگتا ہے تھوڑا دیر میں بارش ہوگی
نہ یہاں یہاں دھوپ یہاں یہاں مرچ کے ساتھ گرمی ہے
ہاں وہاں بڑا دھوپ گرمی ہے بہار میں ایسے بھی بڑی گرمی پڑتا ہے
دیکھیے گیا کی گرمی گیا نہ نہ گیا کی گرمی اور دلی کی گرمی ٹھیک ہے
چوور ہے ہاں
اوسیی او سسی مشور ہے نا ہاں وہی م ہاں وہ تو آپ بھی رہیں گے تو دیکھے ہی ہیں
ہاں ہم تو رہے ہیں دیکھے بابو بڑی پریشان ہو جاتے تھے اتنی گرمی لائٹ جو گٹ جائے تو انسان کا تو پھر رہنا بڑا مشکل ہے بابا
ہم تو رہے تھے وہاں سے ہم گریجویشن کر رہے تھے اپنا تو ہم وہاں رہے تھے جیرو تین سال
ہاں
پھر ہو گیا تو ہم گھر چلے آئیں
ہاں ات ہے وہی ابھیا اپوس میں پ اتنا میں بہت بار گرمی لگی ہے گرمیمی ا بھی بہت ہے یہ برسات والی جو گرمی ہے نا یہ باقی ہے
بہت بری گرمی ہے ہاں تو ہے ہے ابھی ایڈمی تو بہت ہوگی ہی ابھی برسات تھوڑا سا پانی برسے گا پھر ویسے ہی برا والا گرمی پڑے گا
وہی چیز ہے
یہی کرے انسان کیا کر سکتا ہے اور بوولے گھر میں سب ٹھیک ٹھاک ہے آپ کے بھتیجا بھتیجے سب ٹھیک ہے
ٹھیکٹھاک ہے سبٹھیک ٹھ ٹاک ہے ک رول ہے کہ آپ آگے بڑھیے تو ہم آگے بڑھتے ہیں آپ پیچھے ہٹیے گا تو ہم پیچھے ہٹیں گے بس یہی چی
چیز تو ہے صحیح بات ہے
میرا کنڈیشن یہی ہے بس اور کچھ نہیں بس
انسان کو ملنا صح ہی رہنا چاہیے ایک دوسرے سے مل جل کے کیا رکھنا ہے زلی ج ہے ن اور ت سب ٹھیکٹھاک ہے نا
اور سب ٹھیک ہے ٹھاک ہے پھر ملتے ہیں آپ سے
ہاں ٹھیک ہے جوے جا رہے ہیں ہمیک کچھ کام کرنے میں ب بتام ٹھیک ہے اللہ حافظ اللہ حاظ